ہیلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ابو ہیں کا لیکن
پنے گ ہے ہیں
لیکن گڑبڑ آ جائے گا
ہوں
کا کر رہی ہے
کچھ نہیں
کچھ تو کر ہی رہے ہوگی نا
بیٹھا ہے کچ نہیں کر رہ
کہاں تو گھومنے گئی تھی
ہوں
ہ ہاں
بیتلا پارک مجیا فال اور سگا باندھ
بیتلا پارک میں کہ دیتے
ا اس ٹائم ان لوگ گیا تھا تو اتنا کچھ نہیں تھا گھومنے کے لیے بس اب بھی بس مجھے یا فال میں پتھر تھا بڑا بڑا پانی تھا اور پھر ا رین فال تھا ہوں
نیچے یا پھال تک چلی گئی تھی
ہوں
تو ہم لوگ کے تو گھر نزدیک ہے وہاں سے
آپ لوگ کے گھر وہاں سے نزدیک ہے
دس کلو میٹر
دس کلو میٹر زیادہ نہیں ہے تو نزدیک ہے
زیادہ نہیں وہ مغو آنے والا روڈ میں ہے وہ
ہوں
پتھر اور پانی دکھا اور کچھ دکھا تھا
بس وہی سب دکھا اور کچھ نہیں تھا ہوں
کیسا ادھر کا لگتا ہے واتاورن
وہاں کا تو اچھا تھا سب لوگ گھومنے گئے بہت بہت سارے لوگ گئے تھے سب گھومنے
سوگ باندھ میں کا دیتے
وہی تھا جو میے فال میں تھا بس وہاں پہ تھا کہ پانی اوپرس آتا تھا فال تھا وہ اور اس میں سگا باند مطلب ڈیم تھا وہ
ہوں
سگا ڈیم تھاؤ پتھروں سے پانی ہو کر گزرتا تھا ہم لوگ یہ تھے اس ٹائم اتنا پانی نہیں تھا برسات میں جائے گا تو بہت زیادہ پانی ملےا برسات میں جانا وہاں پہ خطرناک بھی ہے وہاں کیونکہ وہاں کا پتھر
ابھی آج کل اچھا لگے گا
لیکن وہاں پہ جانا بھی خطرناک بھی ہے تھوڑا کیونکہ پتھر بہت پھسلا پھسلا رہتا ہے تھوڑا سا بھی پس لیے گا ترنت چل جائے گا پانی میں
اچھا کہ بنا رہے ہیں
روٹی کی سبزی
نی سبزی چل رہا ہے آج کل
کل دال والا روٹی چلا تھا دال بھر کے روٹی دال پوڑی
دل پڑی
ہوں
کانچی کا دال تھا
چناک
کیسے کیسے بناتی ہے دال پوڑی بتاؤ تھوڑا
ہم کو نہیں پت ہے ہم کو بس روٹی بنانا آتا ہے
بل
ہوں
ہوں تو جانکاری رکھے گی تب نا کیسے کیسے بنتا ہے
پہلے سے دال کو مطلب کوکر میں گلا دیے
کون ڈال
وہی چنا کا دال
اچھا
زیادہ سیٹی نہیں لگانا ہے مطلب دو تین سیٹی اور پھر اس کے بعد اس کو نکال دینا ہے اور مطلب اتنا ہونا چاہیے کہ وہ دال مطلب ہاتھ کے اندر مطلب پورا پیس جائے
وہ مطلب چنا دال کا حلوہ بنتا ہے اسا
ہاں پھر اس کے بعد پیاز بھج دیجے اس کے بعد مسالہ ڈال دیجے مسالہ پیس کر گرڈ کرک
اچھا
اور مسالہ بھن جا جائے گا اس کے بعد دال ڈال دیجیے اور پھر اس کو ملا دیجیے اچھے سے بور بورا ہو جائے گا اس کے بعد اس اوتی میں بھر کر پکا دیجے ہوں
ہاں پھر پورا بنانے کا طریقہ بتاؤ
وہ انے کا پری کے ہوتا ہے
بریانی بنانا جانتی ہے کیاھر
نہیں
بریانی بھی نہیں بانا جانتی ہے تو آئیں گے تو کیسے بنا کے کلے
امت ل گی
تو دھندے کو بھی سیکھنا ن پڑے گا
سیکھیں یا سیکھیں ہیں ابھی نہیں
تو
دو تین سال بعد
دو تین سال بعد
ہوں
شادی کرنے پہنے
چکن بنانے آتا ہے کہ ن
کچھ نہیں آتا ہے
تو گھومنے گئے تھ تو اسکول کے طرف سے جائے تھ
کوچنگ کی طرف سے
اچھا پ آ کے سکھاتا ہے کوچنگ میں
کوچنگ میں پڑھائی کرتے ہیں کہاں سکھائے گا وہاں ابھی دو تین دن پہلے سلائی سیکھنے جا رہے ہیں ہوں
کیا چیز چلا ہے
یہی سب سوٹ سلوار فرک پلازو پینٹ
ہاں صی سر
ہوں
بزنس کرنا ہے
بزنس کرنا ہے
اور سیکھنے کے بعد بزنس کرنا ہے
نہیں اتنا نہیں سیکھنا ہے بس اپنے لیے سیکھنا ہے
ہوں بجلی ہے کہ نہیں اب
ہوں ہے
کا کر سیکھے تب تک
سوٹ سنے سوٹ سلنے کے لیے
سوٹ ہوں
ہاں
ہ عرب
کچھ نہیں اور کچھ نہیں سیک
ابھی دو تین دن ہوا ہے تو دھیرے دھیرے ن سیکھیں گے تین مہینہ کا کورس ہے
دو تین ہی دن ہوا ہے
ہوں اور پہلے بھی گئے تھے ایک سپتاہ تو پھر اب بھی یہاں چلے گئے تھے بھول گ
اچھا
ہوں
ہاں سکھانے والا کہاں کے ہے
ا ادھر ہی کے ہیں بغل کے تو وہ این جیو کے تھرو مطلب اس میں اھی ہوئی ہے تو وہیں پہ ہوتا ہے نا
ہوں
تو بیدانی سکھاتی ہے وہاں پہ ایک ہال ہے اسی میں
بیدانی میں
ہوں
سنسھا ہوگا کوئی
ہوں کوئی سستھا ہی ہے وہ نہیں چلا ہے کوشل وکاس والا اسی کے طرف سے ہے
تو سلائی مشین وغیرہ بھی تو مل جات گا
ہاں وہاں پہ سب ہے سلائی مشین
نہیں نہیں تم لوگ کو فارم بھرے گی تو ملے گا
فارم بھرنے سے سلائی مشین ملے گا نہیں پتا اور ویسے بھی ہم کو سکھاتی نہیں کیا لیکن میرا اٹھارہ سال ابھی پورا نہیں ہوا ہے نا تو اس میں جس کا اٹھارہ سال پورا ہوگا اسی کو سکھانا لیکن کوئی دیکھنے تھوڑی نہ آ رہا ہے کس کا کس کا ہوا اس میں انگوٹھا لگتا ہے سب کا اھی ہوتا ہے اٹینڈنس بنتا ہے
اچھا
تو ہم جا رہے ہیں سیم بولے ہم کو سیکھنا ہے بس ہم کو اٹینڈینس نہیں لگانا ہے
اس میں سرٹیفکیٹ دے گی کہ کون کون بچہ میرے پاس سے سیکھ کر گیا ہے اس کو پیسہ ملتا ہے سیلری آتا ہے
ہاں
سرکاری ہے این جی او کے تھرو ہے تو کوئی کمپنی والا بھیجا ہے
اچھا اور کاغذ سکھاتی ہے
سلائی سکھاتی ہے اور کیا اسی میں سب کچھ آ جاتا ہے سلائی میں
بیوٹیشین وغیرہ نہیں سکھاتے ہیں
نہیں بیوٹیسین نہیں اس میں نہیں ہے بیوٹیسین الگ سے آپ کو سیکھنا پڑے گا وہ بھی سیکھیں گے لیکن ابھی نہیں ابھی اس کو اس کو سیکھ لیں گے اس
بیوٹیشین میں کیا سکھاتا ہے
ابھی تک ہم کو تو اس کی جانکاری نہیں ہے کیونکہ ہم اس میں ابھی نہیں گئے ہیں بیوٹی سین میں اس میں پیسہ لے گا س سکھانے میں دس ہزار میں پورا سکھائے گا ہ
اچھا ہی ہے نا تو
ہوں
تو پھر یہ سب سیکھ کے آپ بزنس کیجیے گا تبھی نا آپ کو فائدہ ہوگا سیکھ کر پھر ایس ہی رہ جائی گا تو کا فائدہ ہوگا
کہک جے گا سیکھنا پڑے گا نا اب اتنا آدمی سوچے گا کہ پڑھ کے جاب کریں گے نوکری لیں گے تبھی پڑھیں گے نہ تو نہیں پڑھیں گے ا اور ا لوگ کا کرے ہیں
امی نیچے نماز ساری پڑھنے سر
اچھا تو بڑے ابو کے گھر طرف گئے تھے کہ نہیں
کہاں گئے ہیں نہیں جانے ہیںب ٹائم ہی نہیں ملتا ہے گھر چل جاتے ہیں نو بجے صبح
بڑے ابونے بلاتے ہیں
ہ روز بلاتے ہیں
مانتے ہیں کہ نہیں
ہوں
خرچہ رچہ کرتے ہیں
ہاں تو کروے نہیں کرتے ہیں
اباب
بھاابھی بھی اتروج پوچھتی ہے کہیں نہیں آتے مسکان کہیں نہیں آتے ہیں
کیا کر رہی ہے بھاابھی ابھی
کچھ نہیں کیا کرے گی
سہیں پڑھائی کر رہی تھی
نہیں نہیں نام لکھوائی سنت ہے مطلب بول رہی تھی کہ بی ایڈ کریں گے پھر کہیں کہ نہیں آپ کے ساتھ ڈی ایل ایڈ کریں گے تو میرا اٹھارہ سال ہوا نہیں ہے تو ہم ڈیلڈ نہیں کر سکتے ہم کو ایک سال بیٹھنا پڑے گا تو پھر سوچے کہ ڈی ایلڈ کریں گے ویکینسی آئے گا ا نہیں پھر ہم کو پھر بی ا کرنا ہی پڑے گا گریجویشن تو پھر پھر اس کے بعد بی ایڈ کرنا ہوگا تو میرا دو دو بارد میں پیسہ برباد ہو جائے گا
ہوں
تو اسی لیے پے گریجویشن ہی کر لے رہے ہیں اکیس سال میں گریجویشن فائنل ہو جائے گا سترہ سال ہو رہا ہےبھی تو پھر سنے تھے کہ ایم ایس سی کرے گی تو پھر کہاں نام لکھوایں پوھے تھے ایڈمیشن کروا لیے ہیں تو بولی کہ نہیں ہی کروائے ہیں
اچھا
ہ بول رہے ہیں کیا کریں گے ا پڑھ کے
ایڈمیشن نہیں ہوا
نہیں نہیں کروائی ہے
کروائے گی ہی
پتا نہیں کیا کرتی ہے
بن گیا روٹی
ہوں
سادہ روٹی بنا ہے
ہوں
اب نماز پڑھ کے آئیں گے اب تبھی نا کھانا پینا ہوگا
ہاں وہ نماز پڑھ کے آئیں گے تبھی ہوگا
اب آئیں گے
ہوں اب ہے
ساڑھے نو بجے